السلام علیکم جناب اور سب کہہ رہے تھے میں
انشاء اللہ جنا آپ سب اچھ رہے نا جی
ہاں اور ابو امی جان ابو جان سب پریوار میں سب بڑے چنگے
بالکل بک بالکل جناب سب کہ رےتم ہے ان شاء اللہ کے رحم سے سب اچھا ہے سب خوشی ہے اور سب بہتر ہے جناب
ہماری عبادت ہے اور عبادت کرتے رہیں گے
بالکل جناب تو جناب اپن کاں ت تو مطلب لوگوں میں وہ والا نراجناب پہلے سے والا ویوہار
ہاں وہ ویوار ختم ہوتا جا رہا ہے تو یہ کیا یہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے ہے نا سک دیش کی سسکتی ختم ہو رہی لپت ہو رہی ہے تو ان کو صحی سیم رکھنے کے لیے یو پی ڈی کو ابرتے ہوئے آگے آنا چاہیے اور جیسے اب جان ا ا جان اور امی جان کو بھی بتانا چاہیے کہ ایسی سنسکرتی واپس واپس وہ دور آ جائے تو لوگوں میں متبد ختم ہو جائے اور پیار محبت کی بھاونا جگے
بالکل جناب بالکل رابو آواز کٹ رہی ہے جناب آپ کی واپس
نہیں ماری نہ ہو
ہاں ہاں ابھی ابھی
ہوں
ہاں وہی جناب کیونکہ اب تو تو وہی وہ لوگ باگ گندگی وغیرہ کا زیادہ رہ رہتا ہی ہے جناب اب ان گٹکوں وغیرہ سے ان چیزوں سے تو جرمانہ وغیرہ تو رہنا چاہیے جناب ان چیزوں
ہاں تو اس میں ایک اور ترق کا نا اس میں جیسے جرمانہ تو رکھے جیسے کوئی بات نہیں ہے مگر جیسے مطلب وہ ہوٹلیں بھی ایسی ہوں مطلب ہونی ہو ہونا ضروری ہے نا جیسے صفائی اب آپ کو بھی پتا ہے صاف سفائی رہے گی گ تو وہاں پہ تھوکے گا کون گندگی رہے گی تو وہاں پہ تھوکیں گے تو سرار کو ایسے اس سسٹم بنانا چاہے کیونکہ جسے شہر میں صاف صاف صفائی کا دور رہے اچھی جگہ رہے گی تو وہاں پہ تھوکے گا کون ہاں کچھ سماج میں ایسے اپواد بھی ہوتے ہیں جو تھوکتے ہیں مگر ان کو سیم رکھتے رنے کے لیے کچھ سرکار کو بھی اچھا کا چی لا
جناب ابھی کل میں سپ کرانا گیا تھا جناب کسی کو دکھانے ہیں ہمارے پریوار میں تو جناب وہاں میں نے دیکھا مطلب جو صفائی گرمی تھے جناب جو سپا والے تھے بھائی وغیرہ تھی تو جناب وہ تو بڑیا صفائی کر رہی تھی اب میں نے دیکھا جناب کہ ایک دو لوگ جناب پتا نہیں جان کون د رہتے ہی ایسے وق تھوک رہے تھے جناب وہاں اب بتاؤ وہ تو صفائی کر کے کی تھی وچار کی اللہو وہ سوک رہے تھے وہاں پہ گندگی کر رہے تھ
نہیں کچھ نہیں ایسا بھی دور ہونا چاہیے سماج کو آگے ابھتے ہوئے ایسا نہیں کہ صفائی کرمچاری بولے ان کو جسے عام آدمی کو بھی ٹوکنا چاہیے کہ آپ گندگی نہیں کرنی چاہیے تو اس میں کیا دیر دھیرے سدار ہو جائے گا
ہاں جناب ایک استر کا رہنا چاہیے جناب سب سبھی پر اب سبھی ایک استر پر رہیں گے نا جناب تو اس سے بھید باؤ بھی مٹے گا جناب
ہاں تو ایسی چیزیں ہونی چاہیے بھائی جان
وہی تو جناب اب وہ شروع سے جو کررتیاں بنی ہوئی ہے ان کو مٹانا چاہیے روڑی وادی سوچ ہے
تو ان کو ختم کرنا چاہیے ابھی ان پہ تو کوئی اپنے حکمران جو ادھیکاری ہے وہ اچھے قانون کڑے نیم بنائے
قانون ایسا ہونا چاہیے کہ صفائی کرنے والا ہے تھوڑی کرے گا صفائی صفائی کے لیے سب کو آگے ابر عمل آنا چاہیے اور جیسے ابھی ہاسپٹل ہے تو اس میں کیا جیسے تھوکنے کی وی بھی ہونی چاہیے جیسے
ا کچرے کچرا پاتر کواان رہتا ہے لیکن جناب اس میں لوگ با بھی ایسے ایسے آتے ہیں ایسا نہیں ہر کوئی دیتا ہے
ہاں ہاں ہاں مطلب پبلک میں کم سے کم سکسٹی پرسینٹ آدمی صحیح ہے چالیس چالیس چالیس پرسینٹ وتی تو ابھی بھی جو مطلب ہے نا جیسے مطلب ہے نا کچھ ساماجک تتو ہے معانوم جسے کیونکہ دیش کی سنسکرتی سے لپ مطلب ایسے مطلب گندگی کرتے ہیں اور کھلواڑ کرتے ہیں تو ان کے یہاں جیسے اپوادوں کو روکنا چاہیے سرکار کو بھی دھیان دینا چاہیے
بالکل بالکل جناب اب تو پھر دقتئے گی ن پھر جنابے اگر لوگے پھر کسے بھی آگے بڑھےا اپنا ملک
د ہاں یہ دھیرے دھیر دھیرے دھیرے دن مطلب دقت آئے گی جناب سےحی بات ہے
تو وہی جناب وہی سے وہی ہو رہا ہے وہی چل رہا ہے
ہاں تو ایسی چیزوں پہ دھیان رکھنا چاہیے اور جیسے اب کھان پان کی بات کریں تو آج کا دور تھوڑا سی کیا ہیوی دور ہو گیا جیسے تھوڑا پربھاؤ شالی دور ہے تو اس میں کیا جیسے کھانے پینے میں تو جیسے مطلب پپ کھانے پینے کی چیز چی چیزیں تو بڑی ہے کھے پینے کی جیسے پہلے کی کیا جیسے ایک مٹھائی سے کام ہو جاتا تھا اب کیا پانچ پانچ مٹھائی بھی بنتی ہے ناشتے میں دیکھو الگ الگ سے آپ اسٹول اسٹال وغیرہ لگتے ہیں تو اس میں کیا جیسے مطلب ہے نا جیسے بگاڑا جاتا تھا تو وہ بنا ہوتا ہے تو تو ان بی بھی یار تھوڑا بہت روک لگاننا چاہیے اور کھانے کو لمٹ ہونی چاہیے اور ایسا نہیں کہ پیسہ ہے تو پھر کھانے کو وہ برباد کرے تو ایسا دور ہاں
کیونکہ کھانا جیسے پیسہ تو آجائے گا مگر کھانا کہاں سے آئے گا کی کھانا تو کھیتی کریں گے کسان سے آئے گا نا تو ان ان کو پیسے پیسے سے بڑھ کر مطلب پیسے کے برابر توڑ کے نہیں کام مطلب لینا چاہیے کیونکہ کیونکہ کھانا انمول چیز ہوتی ہے ان کو کھانے کو کیا انمول نام رکھنا چاہیے اس کا
بالکل جناب لیکن جناب کیا ہے یہ صی ہے کہ اب ابھی اللہ کا شکر ہے کہ اپنے کو اتنا مل رہا ہے دووں کو تو بھی بچاروں کو یہ
ہاں یہ یہاں یہ بھی نسل ہے فر اللہ تعالی کی مہربانی ہے تو اپنے کو سارا ساری چیزیں اپلبدھ بتک س سوھا کئی کئی کئی کئی مطلب لوگوں کو دیکھ تی ہیں تو واسستو میں بہت بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو بس ابھی بھی بہت لوگ پچھڑے ہوئے ہیں بہت لوگ پچڑے ہوئے ہیں بھائی جان
ہاں
تو ایسا دور آ گیا بھائی جان
ہاں وہی ہے جناب دیکھنا چاہیے ان میں ان لوگوں کو بھی اور عمل کرنا چاہیے ان چیزوں پر
ہاں ان چیزوں پہ پا بندی بھی ہونا چاہیے اور ان پہ روک کا بھی لگنا چاہیے
ہاں اب ابھی تو سدریں گے لیکن جناب آج کل دکھاوا زیادہ ہو گیا لوگوں کا شادی شادی میں فنکشن میں پروگرام میں کار کررموں میں دکھاوا زیادہ کرتے ہیں مطلب وہ رڈ لگی بھیئی ہے جناب کہ اگر وہ اس نے وہ بنایا تو میں دو بناؤں گا اس
ہاں ہاں ایسے ہوڈ لگی ہوئی ہے اس ایسے کہ سماج پچڑتا ہوا جا رہا ہے جیسےب پیسے والا رہ گا تو پیسے والا تو کرےا مگر پیسے والے کے ساتھ میں دوسے ویکتی لگیں گے تو وہ تو دقت ہی آئے گی نا بھائی جان
وہی تو جناب اب جیسے کوئی تھار لیا ہے جیسے کار کار آتی ہے تھار تو وہ ادار لے دو پھر سامنے والا سوچے گا کہ نہیں میں فورچنر لاؤ گا
ہے
تو ہوڈ لگی ہوئی ہے ایک پرکار کی
ہاں تو ان میں دقت ہی آئے گی بھائی جان ہاں صی با
آواز جل رہی ہے گ جناب آپ کی طرف
نہیں ایک کوال آ رہی تھی یار جو گ اور تو سب بڑے کھیرت میں بھ جان
ہاں جناب سب کھیلےتے ہیں ان شاء اللہ
ہم بھی چاہتے ہیں اللہ کاللہ کی دروار اللہ تعالی کی رحمت برسے اپ پہ اور اپ جلدی سے گورنمنٹ کے داماد بن جاؤ
بالکل جناب ہم بھی ہے اللہ سے روز عبادت یہی کرتے ہیں جناب کہیں نہ کہیں مکمل کرا دے
ہاں ہو جائے گا کیونکہ کرت کرت ابیاس مطلب ایسے بولتے ہیں کہ جو پریاس کرتا ہے ان کو سفلتا ضرور ملتی ہے تو اللہ تعالی مطلب رحمت کرے گا برکت برسے گی تو آپ آپ پہ بھی برملاوانہ برسے گی تو ایک آپ کی جیم چلیے چینج ہو جائے گی اور ایسے ووا پیڑھی آگے بڑھے گی تو سماج میں سدھار ہوگا ایسے بڑے بڑے نواب تو ہم بھی ایسے مقابل کرتے ہیں اور ایسی درخواست کرتے ہیں بھائی جان
انشاء اللہ آپ کی بات مکمل ہو جناب
ہاں ایسی برکت ہوتی رہے آپ پہ اور خدا کا فرمان برستا رہے آپ پہ
صحی ہے جناب اور جناب سب کھی رہے تم نا
ہاں سب بڑھیا کہ رہے تمہ ہے بھائی جان
اچھا کھانا وانا تو لیٹ کاتے ہو جو نا آپ
ہاں تو ساید اپنی دو دو کال ہو گی نا تو اب آپ کرو گے نا
ہاں ختم ہی کر دیتے ہیں آج نب کیکہ ہ تو ابھی لگا لوں گا ابھی تو ہے ویسے کا ٹائم
ہ ہاں اور تو بڑے گرمی گرمی بڑھ گئی بھائی جان تو اس میں کیا گرمی کا دور بھی چل رہا ہے گرمی بڑھ رہی ہے تو ایسے یہ مرا کی بارش ہو جائے سمے سے تاکہ ٹھنڈک مل جائے راحت مل جائے
توی اس سے جناب سب فائدہ ملے گا جانوروں کو بھی مویشیوں کو کسانوں کو سبھی کو فائدہ ہوگا جناب اور کیا
صحی بات ہے جناب
ا شاء اللہ کے ریم سے سب اچھا ہوگا
دیکھو دیکھو ملب بھائی بھائی جان ایسا ہے اس میں جیسے بارش ہوگی تو سب کا بھلا ہوتا ہے تو ایسا کام بلوانا اللہ تعالا سے ایک ہی مہربانی ہے کہ بارش اچھی تضی ہو جائے تو کسانوں کو اچھی فصل ملے جانوروں کو چارہ مل جائے گا اور پشو پکشیوں کو چوگا مل جائے گا تو ایسا کچھ پنیہ بھی کمانا چاہیے آدمی کو بھائی جان ایسے کمانے سے کچھ نہیں ہوتا
بالکل بالکل تو خدا
ٹھیک ہے اللہ حافظ خدا حافظ